وعلم السلام
ہاں وعلیکم السلام بھائی بولو کیا حال چال
سب بڑیا
اور سب ٹھیک ہے
سب بڑھیا ہے اپنا کہیے آپ ٹھیک ہو
ہاں ہم بھی ٹھیک گھر گھر پہ امی ابو کیسے ہے
سب بڑھیا اچھا ہے
وہ کھانا پینا ہو گیا کھان پان
ہاں کھانا پینا سب ہو گیا
امی ابو امی ابو گھر کے بڑے لوگ خھا لی ہے
ہاں وہی سب کھیا کر سو بھی گیا
تب تو ٹھیک ہی ہے آپ ہی جگہ ہوئے ہیں نا
طبیعت طبیعت کیسی ہے ان لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہے
طبیعت ٹھیک ہے
لب جہاں تھوڑا بغل میں ہو جائیے ادھر سے کافی آوازیں آ رہی ہے
اچھا اچھا اوکے
ٹھیک ہے سب خیریت ہیں سب اچھے سے
ادھر آواز کیسیز کی آ رہی ہے کای آوازیں آ رہی ہے
اچھا اب اچھا وہاں سے بہت زیادہ شور بھی رہا ن ادھر شادی کا ماحول چل رہا ہے نہ شادی بیاہ کا
ہاں اس کی وجہ سے خراب
کافی لوگ آ گئے تب تو مزہ ہی آتا ہوگا کتنا دن بعد خوشی
تو ہے
ہ کافی دن بعد کو کتنے دور دور سے لوگ آئے ہوں گے رشتے دار آئے ہوں گے کتنے دن دن کے رشتے دار آئے ہوں گے جو صرف مطلب کہ جسے دیکھے ہوئے سال ڈیھ سال دو سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے وہ لوگ ابھی آئے ہوں گے نا ہلو
ہاں
کتنے مطلب کہ کتنے دن دن کے رشتے دار آئے ہوں گے کتنے پرانے پرانے رشتے دار آئے ہوں گے نا
ہاں بہت جنکاری پا بہت اچھا لگا تو وہ اچھا اچھا ہے ٹم کا تو پات ہی نہیں چل ک ائم د رہ ہے
ہاں سم کا تو پتا ہی نہیں چلتا اتنے لوگ ہیں کہ سما تو بیت ہی جاتا تو ہو گ نا
اور اوپر سے گاؤں کے دوستوں لوگ بھی کافی ہوں گے ویسے کہا ہے گاؤں میں یہ ایک کہ شہر میں
ہم توب بھی گاؤں میں
اور ب تو وہاں پہ موسم یہ سب کا حال
اب بارش کا موسم ہے
اور آندھی
ہاں جی
آاںندی طوفان آ تی ہوگی
ہاں تو بھی ہے بت اتنا بہت زیادہ آے کی کھانا ہے لگ تو ہے آج بارش ہوگا کیونکہ بجلی ہے نا بھی بہت کٹا
ہ آج بجلی بارش اس میں تو گاؤں میں بجلی کی سسیا کافی ہوتی
با بہت سارا سمسیا ہوتا ہے بجلی کا اگر گرمی سے بھی اگر آندھی آئیب تو بجلی تو آئے ہیی
ہوں بجلی کی سمسیا تو ہوتی ہی رہتی یہ گاؤں میں وہ بھی بارش کس سمے تو اور ہوتا
بہت سارا ہے جی
ویسے جہاں مطلب کہ پانچ منٹ بجلی جاتی ہے تو بارش کے سمے دس منٹ آدھا گھنٹہ مطلب کہ سامانیہ روپ سے جانا ہی ہے تو جانا ہے کیوںکہ بارش کے کن بجلی کاٹ دی جاتی ہے نا
ہاں
اور آندھی ہو تو کبھی کبھی ایک دن دو دن بت جاتے ہیں
ہاں
اور بتاؤ کیا چل رہا ہے
سب اچھا چل رہا ہے اور پڑھائی کر
پڑھائی پڑھائی لکھائی چل رہی ہے ہینا
ہاں پڑھائی چل رہا ہے
کئی پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہوگی نا
ہاں بہت د بعا ہےا ب چتا ہے تو بہت اچھا لگا ہےاں سے آنے کا تھوڑا بھی اچھا نہیں کر رہا تھا پڑے بہت اچھا لگتا ہے تو تو ساتھ بیٹھنے میں چلنے میں اچھا لگتا ہے ابھی بھی بس سنا یاد آ جاتا ہےوں جیتا جیتا ہوا سب سے پل یاد پڑتا ہے کیا کیا سب پہلے کیا کرتے تھے آج کیا ہے یہ سب
او اور آپ کے بیک گراؤنڈ میں مطلب کافی شور مچ رہی ہے تھوڑا اپنی آواز والوم مطلب آواز کے بٹن کو کم کر لو نا کہ آواز نہیں آئے گی ادھر سے
اک ابھی ک رہا کہ پر پرابلم ہو رہا ہوگا ہم آپ کا سمجھ رہے ہیں آپ کا سمسیا
ہ ہاں اب ٹھیک
اب تھوڑا آچھا جا رہا ہوگا نا
ہاں تو اب کافی اچھا آ رہا ہے پہلے کا مقابل اور بتاؤ امی ابو کا کیا امی ابو بھی کافی دن بعد ملاقات تھوئی ہو گیا ا ممی ابو سے
ان سے بہت دن بعد ملاقات ہوا ہے
ہاں یہ تو بات ہے
ہ ہ کہیے تو کیا چل رہا ہے آپ کے امی بو سے سب اچھے ہیں خریت ہے
ہمارے یہاں بھی مطلب وہی چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی کافی شور پھول کتنے کتنے دن بعد یہاں کے مطلب کافی لوگ آئے ہوئے ہیں جو شادی کا تہوار ہے اس کارن
ہاں
اور کاف پھر لوگ بازار جا رہے تو بازار میں بھیڑ اتنی ہو گئی ہے کہ کیا کہا جائے اسژعادی کے تہوار کے کارن ادھر مطلب کہ لوگوں کا سامان کا دام بھی کافی بڑھ گیا ہے مہنگائی بھی اتنا بڑھ گیا ہے کیا کا
ہاں ہاں ہاں سنے ن تھا
ہاں بولیے
آپ کا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
ٹھیک ہی چل رہا ہے مطلب کہ سب ٹھیک ٹھاک چلے رہا ہے اچھا سے پڑھائی ہوئی رہا آپ اپنا بتائیے پڑھائی لکھائی کا
ہمارا بھی بہت اچھا چل رہا ہے ابھی پڑھائی لکھائی
ہ
ہوں ہ ہ
کھیلون کوئی کھیلتا ہے یا نہیں
کھیل تو کھیلتے ہی ہیں ابھی بھی کھیلتے ہیں بہت سارا ہم کو تو بہت اچھا اچھا بھائی کیا بولے کبڈی کبڈی ہوتا ہے وہ پکرم پکرائی ہم گ وال بہت اچھا لگتا ہے
ہاں وہ تو اچھا گیم ہے اچھا کھیل ہے گھر کے اندر بھی کھیل کھیل چلتے یا پھر باہر
دونوں ہو دونوں سب ر کھیل اندر بھی اور باہر بھی ہاں زیادہ بچوں کے ساتھ رہنے میں نا بہت اچھا لگتا ہے ہم کو جتنا بڑوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اس سے زیادہ چھوٹے کے ساتھ ہم کو اچھا لگتا ہے
ہوں ابھی گاؤں میں تو وہی ہے گاؤں میں جدھر جاؤ ب ب جو ہے بچوں کا کھیل ہوتا ہے اچھا سے مزہ آتا ہے نا
ہاں ہاں ہاں
اور وہاں پہ لوگ اچھے سے بات بھی کرتے ہیں نا
ہاں ہاں
صبح میں تو کافی گرمی پڑتی
بہت سارا بہت زیادہ بہت زیادہ
ا کچھ دن پہلے تو مطلب کہ کافی گرمی تھی نا
ہاں بہت سارا گرمی تھی لیکن ابھی پانچ دن سے تھوڑا یہ ہے ن بارش کا موسم بنا لیا ہے اسی کی وجہ سے تھوڑا ابھی ہا زیادہ بڑ گا ہے ٹھنڈی کا موسم تھوڑا بنا لیا ہے ادھر
ہاں بارش میں مطلب کہ پیڑ لگایا کرو پیڑ لگانے سے کافی مطلب کہ ہوگا نہیں تو پریاورن خراب ہو گیا ہے نہ سمے سے ا ہو رہی ہے نہ سمے سے دھوپ نکل رہی ہے بارش ہو رہی ہے تو بارش بھی اتنا ہو رہی ہے کہ رورت سے زیادہ ہو جای ہے دوپ نکل رہی تو دھوپ بھی ضرورت سے زیادہ ہو جا رہی ہے نا ہاں اور ابھی تو آپ کے پاس سمئے بھی نہیں ہوگا ابھی تو کبھی ادھر کام ہوگا پھر شادی میں اتنے لوگوں کا تہوار ہے تو وہاں پہ کام ہوگا پھر عید کد سب بنے والا ہوا پ کام ہوگا پھر امی ابو یہ سب کا بھی کامگ ن
ہاں ہاں اب کی بار عید آئے گا نا عید
ہاں
اس میں اب کی بار سوچ رہا ہوں کپڑا خریدنے کے لیے اتنا مہنگا ریٹ بڑھ گیا کپڑا کا دام
ہاں دام تو کافی بڑی ہے اور کیا کیا جائے تہوار ہے تو تہوار میں تو تو کپڑا خریداتا آئی ہے کیا ہ عید میں تو کافی دوست لوگ آئیں گے کافی اچھے اچھے پکوان بوجن بنیں گے نا
کوئی چاہتے ہیں
دھائیں گئی ہے تو عید میں ہی تو مطلب کتنے لوگوں سے دوست تی ہو یہ کتنے لوگ دوست آتے ہیں کئی پرانے پرانے کئی گاؤں کے دوست کوئی س ہاں گھر پہ بلااتے ہیں کئی شہر کے دوست آئیں گے کئی اپنے کئی اسکول اس ودیالیہ کے دوست کو بلے گا اپنے گھر پسے وہی ہے کھلان نا ہ یہ تو بات ہے عید میں یہی تو خاصیت ہے
ہاں
اس کے بعد دیوالی یہ سب آئے گا تو دیوالی میں تو پٹاکا فڑنے میں کافی کاف مزہ آتا ہے اس کے بعد پردوشن سمسیا بن جاتی ہے نا
ہ آپ سے سب سے بات کر کے ہم کو بہت اچھا لگا
ہاں کافی دن بعد بات ہوئی آپ سے ہم کو بھی مطلب کافی اچھا لگا گھر کا لوگوں کا خیال رکھ رکھیے گا
ہاں ہاں انشاء اللہ پھر ملیں گے
ٹھیک ہے اپنا بھی خیال رکھیے گا انشاء اللہ اللہ حافظ چلیے ٹھیک ہے